ہلو ہلو جی السلام علیکم جی السلام علیکم ہیلو آپ کو آواز آ رہی ہے پ جی
جی جی آپ کی وائس ایک دم پراپر آ رہی ہے مجھے ایک دم اچھے سے صاف ستھری آپ کی آواز آ کیا میری آواز آپ کو آ رہی ہے جی الحمد للہ سب بڑھیا ہے
آ گ اور بتائیں گ جی گھر پہ سب کیسے ہیں
سر سا بہت اچا اچھا اور بتائ آپ کی صحت کیسی ہے
جی جی پہلے سے اللہ پاک کا بہت شکر ہے پہلے سے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے تو آپ نے دوا اور یہ ساری چیزیں تھ تھییک ہے
جی جی ہاں دوائی سے کافی آرام ہے پہلے سے اور کچھ گھریلو نس کے بھی مطلب استعمال کیے تو اس سے کافی بہتر محسوس کر رہی ہے
چلے بہت اچھی بات ہے وہ کیا گیا تھا آپ ا
یہ مطلب گھر پہ تھوڑی بھیڑ بھاڑ تھی شادی کی وجہ سے تو لگتا ہے گیدرنگ زیادہ ہونے سے لوگوں کے ساتھ انٹر مکس ہونے پہ مطلب یا پھر کہہ سکتے ہیں کام کے تھک تھکاوٹ کی وجہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شامل ہونے سے مطلب انفیکشن ایسا ہو جاتا ہے
اچھا تو ہوا کیا تھا آپ کو
اچانک سے مطلب ہے کہ ہ باڈی پین ہاں فیور سرد ارد ہاں اور سردی زکام
چلو ٹھ ہے بدن درد کہتے ہیں ب فار
بخار جی جی سر ہاں مطلب ایک ایک ہاں وہی وہی
ہ وہ کیا ہے کہ
ہوں
ہوں ہوں کان کی وجہ سے
ہاں تھوڑا ویک ہو گیا ہے ہاں وائ میں کی کمی
یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ل کا ہ لیمن لائک اورورنج
جی
ا آپ کا ہو گیا
اسٹرک فوڈس ہوتے ہ وہ ہاں فائن آرٹ
ہے اس میں وٹامن سی ہوتا ہے جو وٹامن ہ پ وی ہو گیا اس میں وٹامن سی ماترا زیادہ پے جس میں وٹامن سی زیادہ تعداد نوں بول لیجے آپ وہ لوگ ہیں آپ اس میں سے کافی آپ امیونٹی سسٹم جو ہے وہ کافی اچھا بوسٹ کرے گا ہے نا بوسٹ ہوگا اور جو کمزور ہو گئے ہیں ان میں دوبارہ توانائی آ جائے گی تو طاقتور ہو جائیں گے یہ جو یہ سردی زکام تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں موسم کو بدلنے کی وجہ سے وہ زیادہ اثر نہیں کر پات کہ کہ کہ وہ خودی آنے سے روک دیں گا
اپنے سے رتے ہیں صحیح کہہ رہے آپ ہاں پہلے یہ ساری چیزیں مطلب ہے کہ نہیں ہوا کرتی تھی کہیں بھی چلے جائیں جتنا بھی کام کر لیا کچھ بھی نہیں لیکن اب ہے کہ مطلب تھوڑی تھوڑی ہی جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ وائٹامن کے کمی کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے اور مطلب صحت پہ تو اب دھیان دینا ضروری ہو گیا ہے
ہوں کیا بات ہے جیسے جیسے وقت گزرتا ہے نا بھائی ج انسان اپنی صحت اور اپنی ڈائٹ کے اوپر دھیان نہیں دیتے ہے نا لاپروی ہوتی ہے تو وہ لاپرواہی کی وجہ سے وہ چاہ
ہو جاتی ہے جی چھوٹی چھوٹی لاپرواہی لیکن ہے کہ وہ اچانک سے دکھتی ہے تو کافی زیادہ بڑھتیی ہوتی ت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دھیان دینا چاہے بعض دفعہ ہم ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں ہاں کیا ہی ہے کھانا اسکپ کر دیا فروٹس لینا اسکپ کر دیا ہاں
ہ بریک فاسٹ کو آپ نے بارہ بجے کرنا اسٹارٹ کر دیا گیارہ بجے اسٹارٹ کر دیا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بریک فاسٹ کا ٹائم ہی ہوتا ہے آٹھ بجے سے دس بجے س سات سے دس ا تک اس کے بعد تو پھر آپ کیا لنچ کر پاؤ گے اگر آپ کو دوپہر کا کھانا کھانا ہے تو آپ کیسے کھا پاؤ گے بتاؤ
صحی کہہ رہے ہیں انہیں سب چیزوں کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں وہ پراپر ٹائم نہیں مل پاتا ایک آپ کا ڈائجسٹ نہیں ہوا تب تک دوسرا میل ہاں لینے کے لیے دوسرے خوراک کے لیے مطلب ہم تیار ہو چکے ہیں صحت ہاں بگڑتی ہی ہے صحی کہہ رہے آپ چھوٹی چھوٹی بات تو بات تو تو بہت چھوٹی چھوٹی سی یہ ہے لیکن یہ کہ ان کا اثر بہت جلدی دکھتا ہے ہاں ہمارے باڈی پہ ہوں
وہی بات ہے کہ اذیرا
ہوں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہی دھیان دینا صحی کہہ رہے ہیں آپ
چھوٹی چھوٹی چیزوں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر دھیان دیکھ کہ اپنی جو بڑی چیزیں ہیں
ہاں پرڈی پرلم پوچا جا سکتا ہے ہاں یہ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن یہ کہ مطلب انسان اتنا ہر دوسری دوسری چیزوں میں مشغول ہو چکا ہے کہ مطلب اگر کچھ اگنور کرنا ہے تو ڈائٹ کچھ اگنور کرنا ہے تو اپنے آپ کو ہ باقی ساری چیزوں کے لیے مطلب ہے کہ وقت نکل جاتا ہے لیکن وقت پ کھانا کھانا ہ
ایک چیز ہوتی ہے ایک بات ہوتی یہ ایک ڈسپلن ہو ت جسکے اگر ایک بار اس روٹین کو اپنے فالو کر لیا ایک مہینے آپ ج نے وہ ٹائم دے دیا تو باڈی جو ہے آٹومیٹکلی وہ چیز کرتی ہے وہ چیز مانگتی ہے تو آپ باڈی جب مانگے گی نا تو آپ کو من کرے گی یار چلو یہ کرتے ہیں مطلب یہ کھاتے ہیں اس ٹائم کھاتے ہیں اس ٹائم کھانا چاہیے تو باڈی محنت سیٹ ہو جاتی چیزیں
صحیح کہہ رہے آپ ہ ڈسپلن بہت ضروری ہوتی ہے ہا اور ابھی روزمرہ کے زندگی میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں نا کہ سب کچھ وقت پہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے کام پہ دھیان دے رہے ہیں لیکن اگر کسی چیز پہ دھیان نہیں دے رہے ہیں تو وہ صحت اسی کو ہاں کھانا بے وقت ہو چکا ہے آرام کرنے کا ٹائم نہیں ہے فاسٹ فوڈ پہ زیادہ دھیان ہے بس انیں چیزوں کا کہہ سکتے ہیں کہ کی اثر ہے ہ بیچ میں میری بھی روٹین اتنی خراب ہو گئی کہ کھانے پینے کا کوئی مطلب مکمل وقت نہیں بس کھانا ہے کس وقت کھانا ہے یہ نہیں صرف کھا لینا ہے اور یہ دکھ رہا ہے ہاں کہ میں نے مطلب ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے وہ دکھ رہی ہے
جی جی ہاں نہیں یہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ نے اپنے روٹین کو صحیح طریقے سے اسس کو بدلاؤ میں نہیں لائییا سمجھیں کہ آپ اپنی صحت کے ساتھ نہ بہت بہت جوخم لے رہی ہیں اور اپنے صحت کے ساتھ جوخم لینا مطلب بہت ساری چیزیں خراب کرنا ہے نا تو یہ ضروری ہے جو کھوان پان ہوتا ہے اس کو ٹائم سے کھانا ضروری ہوتا ہے اگر آپ نہیں کھائیں گی
ہاں
جس میں آپ ہی کا نقصان ان ہے اور اس کو آپ ہی صحیح کر سکتی ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا صحیح یہ چیز آپ کو سمجھ انا ہوگا
جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ مطلب جب تک انسان صحیح رہتا ہے صحت سے تو اسے ان سب باتوں سے اور ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جہاں باڈی اللام دینے لگتی ہے ہاں تو بس پھر وہاں سے مطلب اللہ کا خوف صحت کے حوالے سے انسان
ہوں بالکل بالکل صحیح ب یہی تو اچ اچھی بات ہے ا سمجھ رہی ہیں بہت اچھی بات ہے سنجیدہ ہونا ضروری ہے وقت کے ساتھ ہے نا وقت نکلنے کے بعد اگر کو کوئی ہوتا بھی ہے تو پھر اسے فرق ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں پڑتا جتنا وہ اس ٹائم پہ اگر کر لیتا تو اس ٹائم پہ پڑتا نہ اتنا پھر اس ٹائم پہ نہیں پڑے گا یہی ہے کہ وقت کے ساتھ اگر جو انسان نے اپنے اپ کو صحیح کر لیا تو پھر اس کے لیے ٹھیک ہے باقی وقت کسی کے لیے نہیں رکتا ہے ان کی رپورٹ ہے نا انسان ہی فطرت جو ہے نا ہر چیز کو جلدی چاہتی ہے جو بھی ہر چیز کے لیے سب نے کرنا پڑتا ہے نا سب قبل میٹھا ہوتا ہے
جی بہت صحیح بات مطلب اپ کہہ رہے ہیں جی
جی جی ہاں بس نہیں گیا صبر کور میٹھا ہوتا ہے وہ اصل میں ہو تا ہے ہے نا لوگ بولے اس پہ تجربے کیے ہیں تو کہا گیا ہے میرا تجربے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تجربے سے بڑا کوئی علم نہیں ہوتا تجربہ ایک بہت تجربہ بھی ایک علم ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس کسمکش سے اس حالات سے اس تکلیف سے آزمائش سے گزر چکے ہو اس کے بعد وہ اپنا جو ایک ہاں ایکسپیرینس ہے نا اپنا جو تجربہ ہے تو بتاتے ہیں تاکہ سامنے والا بھی وہ غلطی نہ کرے یا پھر کوئی اچھی چیز انہوں نے کی ہے تو پھر وہ اچھی چیز بتاتے ہیں سے اس پچ کیا جاتا ہے
نہیں چلی کافی اچھا لگا مطلب آپ سے بات کر کے کافی مطلب ہے کہ چیزوں کے اوپر سے جو میرے مطلب خدشات تھے وہ ختم ہو گئے اور بہت مطلب ہے کہ اپنے مطلب صحت کے حوالے سے اتنی گہری بات کہہ دی
چلے میں میں کوشش میں میں چاہوں گا کہ آپ جو میری بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کریں ہے نا اور اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اگر آپ کا روٹین جی جی آپ جو روٹین اچھا نہیں ہے تو روٹین بیٹر کریں اور صحیح کریں چلے اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنی صحت کے لیے اللہ حافظ